ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ
ا بولیے بھائی جان کریے تھے
الحمد للہ اپنا بتائیے کیسے ہے
میرا بھی ٹھیک ہے اور سب بڑھیا ہے
ہاں سب ٹھیک ہے اور کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں بس بیٹھے ہوئے
اچھا ج
آپ کیا کر رہے ہو کھانا وانا ہو گیا
نہیں ابھی تو نہیں ہوا ہے بیٹھے اٹھے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں اور پڑھائی کیسا چل رہا ہے
سب بڑھیا چل رہا ہے اپنا بتاؤ کیسا چل رہا ہے ہوں ہوں
جی
ہ آپ دبئی جانا چاہتے تھے نا کیا ہوا کرب چلیے گا
بس کچھ ہی دن میں جا رہے ہیں ہ
ہاں گار تر اچھا کام کرتے وہ
گھر طرف ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں بس بیٹھے رہتے ہیں ایسے ہی کیا کریں گے سوچے چلو تھوڑا دیر بھائی کے پاس کال کر لیتے ہیں سب بڑھیا رہے گا
ہاں یہ تو بڑھیا بات ہے اور کھانا وانا ہو گیا
نہیں ابھی تو نہیں ہوا ہے ابھی بن رہا ہے کھانا گھر میں
ہ اچھا ای سا بات ہے کیا کیا بن رہا ہے کھانا
پتا نہیں کیا کیا بن رہا ہے دیکھنا پڑے گا ابھی ہم باہر میں ہیں گھرے میں تھوڑی نہا ہے
اچھا باہر ہو اور ٹریڈنگ کے ساتھ چل رہا ہے
سب بڑھیا چل رہا ہے اپنا بتاؤ ابھی تو اسٹاپ لاس ہی ہم نہیں لے پاتے جیسے اسٹاپ لاس لیتے ہیں نا جیسے اسٹاپلس لیتے ہیں پتہ نہیں ایک دم کوئی بھی ٹریڈ کوئی بھی ٹریڈ پکڑتے ہیں ایک دم فیل ہو جاتا ہے سمجھ میں نہیں رہا آ رہا ہے اتناج بٹ ہر روز گوتم بھائی کا لائف ڈیری وکاس کرتے ہیں لائٹ لائف جوائننگ کر اور لائف میں دیکھتے ہیں مارکیٹ کو سیکھتے ہیں پھر بھی ایک دم سمجھ میں نہیں رہا تھا کیسا ہو کیوں رہا ہے کوئی بھی مارکیٹ لیتے کوئی بھی ٹریڈ پکڑتے سب کا سب فیل ہی ہو جاتا ہے کیا کروں آپ ہی کچھ بتاؤ
ہاں یہی تو میرا وال میں بھی یہی ہوتا ہے
کوئی بھی ٹریڈ پکڑتے ہیں سب پھیلے ہو جاتا ہے اسٹاپلس لگاتے ہیں وہ بھی ہیٹ نہیں ہوتا نا ایس ایل میں ہیٹ کرتے ہیں تو اسٹاپ لیس ہو جاتا ہے ٹیک پروفٹ ابھی تک تو ایک بار بھی نہیں ہوا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا ہوگا کہ نہیں دبئی جانے کا سپنا پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا سوچ رہے ہیں پاسورڈ واسورڈ بنا لے آپ بنا لیے کا پاسورڈ
نہیں نہیں ابھی تو نہیں بنائے ہیں بٹ سوچے کہ ایک انکلچا لگے گا وہی بناتا ہے تو پوچھ لیتے ہیں کہ کتنا لگے گا کیا لگے گا اور نہیں ٹریڈنگ سیکھنا بہت ضروری ہے یہ جو دو چار سو روپئے ایسے کمائیے گا مزدوری میں تو گھر چلنے والا ہے نہیں کچھ گھر میں بولتا ہے شادی کرا دیں گے نکاح کرا دیں گے ہم بھی بولتا ہے الحمد للہ وہ سب تو انشاء اللہ ہو ہی جائے گا سب بٹ پیسہ بھی تو رہنا چاہیے پاکٹ میں نا تبھی تو نکالح کرے گا نہیں تو بی بیی کو آپ کہاں رکھیے گا بتاؤ پیسے ہونا بہت ضروری ہے تھے آج کل کے زمانے میں اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کے کیا پڑھائے تھے کیا آپ کہ خود گھر والے آپ کے ماں باپ بھی آپ کو پہچاننے سے انکار کر سکتے ہیں
یہ بات تو سچ ہے کہ بنا پیسے کا کچھ بھی نہیں ہوگا پیسہ کمانا بہت ہی ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے
ہاں
کم سے کم اپنے پاس لگ بھگ ایک لاکھ روپیہ رکھ لو تبھی پیسہ تبھی تم مینمم ایک لاکھ روپیہ رکھو اس کے پاد ہی شادی کرو خود کے اکارٹن میں میرا میں سوچ رہا ہوں کہ ایک لاکھ تو بہت کم ہے میں جب تک میرے اکاؤنٹ میں خود کے اکٹ میں کروڑوں روپئے ن آ جائے گ م میں ساج نہیں کروںی
ہاں
میں گھر والوں کو بہت بار بول چا ہوں کہ میرے شادی کا سپنا میں دیکھو ابھی میں شادی کرنے والا ہوں نہیں جب تک کم سے کم میرے خود کے اکاؤنٹ میں کروڑ روپئے نہیں پھر بھی پچاس لاکھ روپئےے نہ آ جائے میں سج کرنے والا ابھی ہوں نہیں
شادی شادی شادی پچاس لاکھ یہ پچاس لاکھ کمانا کوئی بڑی بات نہیں ایک بار اگر آپ ٹریڈنگ سیکھ لیے نا تو یہ پچاس یا پچاس کروڑ بھی کمانے میں ٹائم نہیں لگے گا بٹ سیکھنے کے لیے ہمیں پانچ سال ویٹ کرنا ہوگا پانچ سال دیننا پڑے گا سمجھ سکتی ہوں اگرٹ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ کہاں حصہ دینے کے بعد ہم ٹریڈنگ نہیں سیکھ پائیں گے سیکھ جائیں گے پانچ سال نہیں تین سال اگر تم مینمم دے دوو گے تو سیکھ جاؤ گے تم یہی سوچو کہ اگر تم ابھی تین سال دینے میں ایسا کنجوسی کرو لیکن اگر تم ابھی ٹائم نہیں دو گے تو پھر تجھے زندگی بھر کے لیے کمانا ہی پڑے گا کیونکہ جتنا پیسہ اسٹاک مارکیٹ میں جتنا پیسہ ٹریڈ میں ہے نا اتنا پیسہ کوئی جاب وغیرہ میں نہیں ہے مسئلہ لے کر بتائیے
ہاں یہ بات تو ہے کہ جتنا پیسہ ٹریڈنگ میں ہے اسٹاک مارکیٹ میں ہے اتنا پیسہ کسی چیز میں نہیں ہے لیکن سیکھنے کے لیے اس میں دھیان دینا پڑے گا جس سے آپ بولیں نا ابھی آپ بولیں کہ تین سال کم سے کم مطلب تین سال دینا ہے تو تین نہیں ایک کیا گوتم سر نے کیا بولا ہے کہ مجھے تو پانچ سال لگے لیکن آپ لوگ کو اتنا ٹائم میں نہیں لگنے دوں گا جلد سے جلد سکھا دوں گا بس آپ لوگ فوکس خالی ٹڈگ پکڑو کوئی لڑکی وغیرہ کا کوئی چکر مت رکھو کوئی بھی غلط قدم مت اٹھا کے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ غلط ہو جائے
وہ جہاں ٹریڈنگ کی سیکھنے کی بات ہے تو ان شاء اللہ ٹریڈنگ تو ہم سیکھی ہی جائیں گے بہت ہی جلد سیکھ جائیں گے ہم محنت کر رہے میں اور میرا ایک دوست ہے نواز الدین ہم دونوں مل کر سیکھتے ہیں اگر لین دین کی بات سب خدا کی اگر خدا نے چاہا تو ہمیں دیکھا لیکن ہم اتنا اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں گے ٹریڈنگ سے ہی کریں گے بنا ٹریڈنگ سیکھے ہم شادی تک نہیں کریں گے سوچ کر بتائیے آپ
پ ایسہ نہیں رہے گا ٹریڈنگ سیکھ کے شادی کرے گا کہ یہی تو ہم چاہتے ہیں نا کہ بنا اگر پیسہ نہیں رہے گا تمہارے پاس تو تم کیا کرے گا پتا کہاں سے چلائے گا گھر کہاں سے جیس سے شادی ہو گیا اب بھی بولتا ہے کہ میں ماں باپ کےاتھ نہیں رہوں گا اکیلا رہاوں گی ایسا تو چاہیے نا ہی ہم کوب بھی مجھے ایسا بیوی چاہیے جو میرے ماؤ باپ کی اچھے سے خیال رکھے سمجھے ایسا نہیں کہ کوئی بھی لڑکی شادی کر لی شادی ہوا بولنے لگا کیوں نہیں میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہوں گا اکیلا رہوں گا مجھے یہ سب کا بوج اٹھانے میں اچھا نہیں لگتا ہے ے ایسا لڑکی نہیں چاہے مجھے ایسا لڑکی چاہیے جو خود کہے کہ نہیں میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ رہوں گا تم جہاں جان ہے تم جاؤ جسے لڑٹی اگر کہیں مل جائے تو بتاؤ میں ترنت شادی کر لوں گا
ایسی لڑکی ایسے لڑکی تو ملنا مشکل ہے بٹ مل سکتا ہے اگر تمہارے پس پیسہ رہے گا نا تو کبھی وہ ایسا نہیں کرے گا تمہارے گلیوں پر ہونا اچھے گا بس خالی پیسہ ہوتا چاہیے اس دنیا میں اس دنیا میں صرف پیسہ ہی ایک ایسا چیز ہے جو ہر کسی کو جھکا سکتا ہے پ چاہ کتنا بھی بڑا ہو کتنا بھی بڑا آدمی ہو ہر کسی کو جکا سکتے صرف پیسلہ ہی سا چیز ہے انشاء اللہ دیکھتے ہیں مل گیا تو بڑھیا ہے نہ ملا تو کوشش تو جاری رہے گا ان شاء اللہ ایک نہ ایک دن مل ہی جائے گا اوکے نا یہ کوشش کرنے والی کبھی ہار نہیں ہوتا ہے یہ بات سچ ہوتا ہے ت تم یہی سوچ کر دیکھو کہ اگر تم ابھی کوشش نہیں کرو گے تو آنے والے پسے پچاس سال تک بڑھاپے تکے کام کرنا پڑے گا لیکن اگر ابھی تو پانچ سال پیسہ نہیں دیکھو گے ک اپنا اسکل پر دیات گے نا تو آنے والے پچاس سال میں فریڈم مطلب ملے گا تجھے آرام سے بیٹھ کر پیسے کماؤ گے آرام سے بیٹھ کر کاؤ گے جہاں بھی جاؤ گی پچاس لاکھ ایک کروڑ پچاس ہزار ایک لاکھ اس سب تمہارے لیے کوئی چھوٹی رقم ہو جائے گا کوئی بھی چیز لیجیے گا تم تو آپ کو بہت سی سسھ لے گی ہے پت ہے کیوں کن کن ٹریڈنگ میں اتنا پسہ ہے کہ ہر ایک چیز سستے سے سستے مل جاتا ہے آپ کو خود سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اتنا پیسہ اس میں آتا کہاں سے ہے
ایچ ڈی ایف سی بینک معلوم ہے ایچ ڈی ایف سی میں اگر تم ہنڈریڈ کروڑس رکھو گی نا تو اس کا ایک نقتہ بھی نہیں ہوگا تمہارے برابر اس کا ایک سمندر ہے اور سمندر میں تم اگر ایک بوند رکھو گی تو اس کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے اس لیے اگر تم ایچ ڈی ایف سی بینک میں ہنڈریڈ کرو رکھتے ہو توب بھی کچھ نہیں ہوگا اس لیے نیکسٹ ٹائم پھر ہم آگے بات کرتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم